وعلیکم اللہ وبرکاتہ ارے بھائی جان کیا حال ہیں آپ ارے بھائی جان ٹھیک ہے ارے آپ اچھے سے ہیں ارے جی جی جی ارے صحت آپ کا ٹھیک ہے
بس شکر الحمد اللہ
باتیں کر رہے ہیں ارے جی جی جی صحیح جی صحیح صحیح جی میں میں تو بڑھیا ہوں آپ بتائیے بس کاروبار بھی اچھا ہی چل رہا ہے آپ سے باتیں ہو رہی ہے جی آج جی بہت ہی مطلب خوش لگ رہا ہے کیا آپ سے باتیں ہو رہی ہے جی جی ہاں صحیح وہ تو صحیح بات مطلب آپ بہت ہی زیادہ مصروف انسان بن چکے ہیں
موف نہیں ہمیں پڑھانا پڑتاا ہے ان بچوں کو تھوڑا سا مولانا ہے آپ کو پت ہے ان کے بارے میں مشتاقویل صاحب
جی جی جی ارے ادھر کیوں آپ جا رہے ہیں مجھے آپ بتائیے اپنی باتیں بتائیے نا اب آپ کی اپنی باتیں کریے آپ آپ اپنی جو ہے الفاظوں کا استعمال اپنے الفاظوں کا مجموعہ جو پیش کیجیے تو آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں مجھے بتا دیجیے کہ آپ کیا شع و شاعری میں آپ کا کیا دلچسپی کیا ہے آ کی شہر و شعری میں
ہماری شعر و شاعری میں بہت ساقتیں حاصل کیا ہم نے آپ کو پتا ہوگا جو کتاب ہم نے لکھی ہے آم دا گریٹ سائنٹسٹ آپ کو پتا ہے وہ بک کے بارے میں
نہیں مجھے آپ شع شعر و شاعری میں بتا دیجیے کہ کیا آپ کی دلچسپی شعر و شاعری میں ہیں جی تو مطلب کیا آپ کیا آپ نے کیا کچھ شعر جو لکھے ہے اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کچھ شعر جو آپنے لکھے ہوئے ہے
ہاں
افر پہ ہے جی جی ضرور سنائیے سنائیے شعر و شاعری میں تو میری دلچسپی ہے ہ جی جی ارشاد ارشاد
فرماتا نہ دیکھا کوئی
جی کیا کیا فر سے بتائیے
مسانہ دیکھئی
انسان نے دیکھا کوئی جی جی جی او ہوو ہو انسان نے دیکھا کوئی تم سا تم سا بڑھیا بڑھیا
ہم ہو گئے باب دیکھتے دیکھتے
او او ہم ہو گئے بے قابو تمہیں دیکھتے دیکھتے اورے
تمہاری اندر تمہاری تمہاری آنکھوں میں ہے ایسا سمندر
تمہاری آنکھوں میں ہے ایسا سمندر
ہم اس سمندر میں گھومنا چاہتے ہیں
او ہو ہو ہو ہو مطلب کیا ہی عمدہ شاعروں اور الفاظوں کا استعمال کر رہے آپ بڑھیا بڑھیا بڑھیا بہت ہی عمدہ باد ہے حیح صحیح صحیح ہاں اور بات بتائیے آپ جی جی جی صحیح اور بتائیے ہ کیا بول رہے ہیں آپ ادھر تھوڑا سا تھوڑا سا پرلم جی جی نہیں نہیں آپ مہربانی کر جائیے مہربانی جائیے جائیے اور اشاد جی جی بتائیے بتائیے ہ
وہ گیا
جی جی کیا تمہاری آنکھوں میں کیا ایسا ہو گیا بے قابو
جو میں سوتے سوتے اٹھ گیا
سوتے سوتے اٹ گیا جی مہربانی کر کے آپ شہر و شہری بند ہی کر دیجیے کہیں مطلب کسی کو سنا دیا وہ کہیں ٹپک نہ جائے ان الفاظوں کے استعمال سے تو چلیے میں ک شعری بتاتا ہوں سنی آپ
ٹھیک ہے
کہتے ہیں کہ سیر کر دنیا کی غافل زندگی پھر کہاں سیر کر دنیا کی افل زندگی پھر کہاں زندگی گ کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں جی جی جی آیا ہ آ کو سمجھ کو جی کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لو گھر سے گھر پہ بیٹھ کے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے آیا سمجھ جی ہاں بتائیے ارشیات فرمائیے جی جی جی
اس دنیا میں ہم کہاں تھے افل
اس دنیا میں ہم کہاں تھے غافل اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں
بار
ہم چلتے چلتے پہنچ گیئے سورے کیا بول رہے ہیں جی جی
اور سورگ میں کہاں ت ہم جیسا کوئی
اس سورگ میں کہاں تھا ہم جیسا کوئی
ہم تو ایک ہی کتنی بار جیتو گے
ھم کیا کیا کیا کیا بول رہے ہیں آپ مطلب کیا سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ مطلب ایسیے کھڑے کھڑے کیا بول رہے ہیں جی جی جی اب میری میں بھی کچ شاعری بتاتا ہوں مہربانی کر کے اردو بند کر دیجیے آپ بولنا مہربانی کر کے اردو بند کر دیجیے آپ بولنا کہیں آپ کے شعر و شاعری سے سے کسی کی وفات نہ ہو جائے جی جی جی واہ واہ واہ واہ سنا آپ نے کھڑا کھڑا بنایا مگر آپ سے اچھا بنایا جی جی بتائیے ضرور ضرور ارشاد فرمائیے چلیے موقع ایک ریککھ دیتے ہیں تم س صورت
نہ د ھییک ہےبھی
تم س صورت نہ دیکھی کبھی ٹھیک ٹھیک جٹھیک جی ہ تم س کوئی نہ دیکھا کبھی جی صحی صحیح
تمہاری ہونٹل میں ایسا لب لب
تمہارے ہونٹو میں ایسا لب لب
جو میرے منہ میں ہو گیا کب کب
مہربانی کر کے اگر آپ کو باتیں کرنی ہے تو باتیں کریے ورنہ مہربانی کر کے آپ سے بات کر کے مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط ہی کر دی جی ہاں ہاں بتائیے بتائیے جی جی
ہاں آپ کو آپ نے سنا ہوگا میرے بڑے مچاری ہاں ساری مسیرے بھائی کے بارے میں جو بڑے ہی عمدہ کھلاڑی رہ چکے ہیں کشمیر کے
مسرے بھائی کہ جی ہ جی میں نے سنا تھا ان کے بارے میں تھوڑا آپ نے مجھے جانکاری دی تھی جی پر اچھے سے آپ نے بتایا نہیں تھا پر آپ اچھے سے بھی بتائیں گے جی جی بتائیے میں تو تو سننے کے لیے تیار ہی بیٹھے
گ میں جیتا ہے چار بار جیتا ہے
اچھا ا ہو ہو بڑھیا بڑھیا امدہ عمدہ جی جی
تین بار
جی جی جی
تین بار انہوں نے رسلنگ میں انڈر رسل کو ہرایا
جی کس کو ہرایا ہے انہوں نے جی ہ جی کس کو ہرا ہے انڈر اچھا رسل کو ہرایا ہے واہ واہ واہ واہ مطلب بہت ہی عمدہ عمدہ کو مانا جا ہے تو بہت ہی مشہور ہوں گی مگر میں نے ان کا نام نہیں سنا ہے کہیں جی جی جی جی جی بہت ہی مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ وہ سیدھے انسان ہے تو اپنا نام زیادہ وہ مشہور کرنا نہیں چاہتے
آجھا مجھ ایک بتائیے ایک بات بتائیے وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ کیا کر رہا آج کل
مجھے تو نہیں پتا نا اس سلسلے میں
وہ بہت نے ان کو کل دیکھا مطلب کیا بے حیائی اور بیتور بغیر کچھ دکھائی نہیں
ہاں وہ تو ہے ہی جی جی جی صحیح صحیح وہ بہت تو آپ صحی کہہ رہے جی ہ ہاں وہی کہاں کشمیر تو کہاں وہ بہار جی جی جی
کہاں آپ کی خوبصورتی اور کہاں ان کی خوبصورتی
جی ہاں کوئی نہیں اب ان سے بھی زیادہ وہ بولنا نہیں چاہیے جی صحی وہ بات تو ہے ہی
ہاں آج ہمیں جانا تھا کہیں ایسے آپ کو مت پتا ہے
جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں کیا بول رہے ہیں ہاں مجھے یہ مت ابھی ہم جب ابھی نکلنے والے ہیں تو ابھی ہمارا جو ارادہ ہے ادھارا جانے کا ہے تو ان شاء اللہ وہاں پر ہم چائے بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ سویا آیا میگی دارا میں جو تھوڑا سا پانی ہے وہاں پر مطلب بت تھوڑی پہاڑ وہاڑ ہے اور اسی میں وہاں پر ہم جو کا کریں گے جی تو اس لیے ہم کیا کریں گے تو اسی لیے ہم ایک بات کریں گے کہ ہاں وہاں پر ہم پتلا پتلا جو ہم لائیں گے پتلا تو اس پتلے میں چائے اب ہمیں پتلا بھی نہیں اتارا جی ماما سے میں نے کہا تھا کہ پتلا کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے بہری چڑھائی ہے اوپر تو اسی بہری میں پتلا بھی ملے گا ان کو ہ تو اب ابھی وہ پتلا بھی ہم دیکھیں گے ہوں ہ
آپ کے پاس آتے ہیں آج کل شاگررد
کیا کہہ رہے آپ
شاگررد آتے ہیں آپ کے پاس آج کل
جی نہیں شاگردوں کی تو میں چھٹی کر دی کیونکہ میرے پاس جو وقت نہیں تھا ان شاگردوں کو دینے کے لیے
ہاں وقت آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے جو آپ ابھی ضائع کر رہے ہیں مطلب میں پاگل ہو چکا ہوں
کرو آپ سے گفتگو کرنے کے وقت اگر ضائع ہو رہا ہے تو مطلب آپ تو ضائع انسان پھرت مانے جائیں گے
ذرا آپ میری بات غور فرمائیے
جی بتائیے بتائیے
آپ کو مجھ سے مخط ہونے کے لیے آپ کو پت ہے کتنا وقت لگ سکتا ہے
جی آپ سے ہی مطب جانکاری حاصل ہوگی اس چیز کی
جانکاری کو مخاطب نہیں کہتے ہیں آپ کو میری بات ذرا غور و فکر نہیں کر رہے آپ مجھے لگ رہا ہے آپ اب مجھے لگ رہا ہے آپ ابھی تھوڑے سے مصروف ہے
نہیں مصروف تو میں ہوں نہیں آپ سے باتیں کرنے میں جو میں تب اس وقت دان میرا اسی میں ہے
فرمائے جو مخطظ ہے نا جو مخطظ ہے نا وہاں سے نکالتا ہے اردو کی زبان ماں سے نکالتا ہے
جی جی جی ہاں
مکھ مکھ وہ بھی
جی کریے ہاں بولیے آگے بھی بولیے اتنا مجھے بھی پتتا ہے کیونکہ میں بھی اردو کی جو زبان ہے میں بھی وہ استعمال کرتا ہوں جو اتنی جانکاری ہے نا وہ مجھے بھی جی جی ہاں
اس کو سیکھنے کے لیے درس و درس کرنا
کیا کرنا پڑتا ہے جی
خست ہو دراز
درست دراز جی وہ وہ آپ بتا سکتے کہ جب ہوتا کیا ہوں ہ
دراز ہوتا ہے جو سردی میں لگاتے ہیں ٹھنڈ کے لیے نیچے سے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب باتیں کرنے کے لیے جو ہے الفاظوں کے جو استعمال ہے نا وہ کام پڑ گئے ہیں ہ تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے شعر و شاعری کے بارے میں ہی بات کی تھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جو ہے اس میں بھی ہ بار ب کس کے بارے میں
حناا جانوں کے بارے میں
جی مہربانی کر کے اگر آپ کو بات کرنی ہے نا تو آپ بات کیجیے نہیں تو مطلب مت ہی کیجیے میں نے آپ کو بہت بار منع کیا ہے کہ ایسی بات ہے جو فون پہ مت کیا کرے جی جی آپ کو ابھی پتا نہیں ہے کیوں تو میں آپ کو سمجھا دوں گا بعد میں کیوں تو اپ بہت ہی زیادہ آئیں گے کہ آپ نے یہ کیوں بولا آپ کو پتا ہے آپ بہت ہی زیادہ پہھتانے والے ہیں آپ کو مطلب پھتانے کے سے با اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اپ
اچھا میں فون کرتا ہوں
نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو مطلب ہمارے پاس جو ہے تھوڑا وقت ہے تو چلیے ہاں ہمارا جو آب وقت ہوتا ہے نا استم ہوتا ہے تو اپ بھی ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکے گا ہم بھی آپ کو
نہیں نہیں میں نہیں میں نہیں رکھتا ہوں ان غریبوں کو آ
ب اللہ حافظ